کم وا برکاتحو
وعلیکم السلام رحمۃ اللہ و برکاتہ سب خیریت
جی الحمد اللہ اچھی ہیں آپ بتائیے آپ خریت ہیں
جی الحمد للہ ہم بھی اچھے ہیں سب کوئی اچھا اور بتائیے
اللہ کی اللہ کی مطلب اللہ کا رحم بنا رہنا چاہیے اللہ کرم ہم سفر بنا رہنا چاہیے ہاں الله ہر ہر پریشانی اللہ سب کی پرچان جی جی ابھی نہیں پڑھے ہیں پڑھیں گے بس ٹائم ہو گیا جی اذان ہو گئی ہے اور انشاء اللہ نماز کی سب کو اللہ تعالی پ پابند کرے اور نماز پڑھنے کی توفیق دے اللہ
ماشاء اللہ صحیح ہے نماز وماز تو ایک بھی نہ چھوٹ ے کتنا اچھا لگتا ہے نماز قرآن پڑھو ہوں سکون ملتا ہے ہر ہر دکھ کی دوا نماز ہے
جی اللہ تعالی کیسے ہاں اللہ تعالی مطلب جاۓ نماز میں جیسے کھڑے ہو گئے ہیں اللہ تعالی آبرو ہی جسے مطلب کتنا س کون ملتا ہے کہ جے نماز میں کھڑے ہونے پہ سکون ملتا ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں آیتن پڑھتے ہیں تو ہمیں اور زیادہ سکون ملتا ہے ہمارے جو بھی گناہ رہتے ہیں جاۓ نماز میں کھڑے ہوتے ہی سجدہ میں جاتے ہمارے گنااہ جھڑنے لگتے ہیں
ماشاء اللہ کتنا اچھا بول رہی ہیں آپ سچی میں نماز قرآن اگر پڑھنے بیٹھ جاؤ تو ات نا دل کو سکون ملتا ہے اتنا سکون کہ اپنی بیماری انسان بھول جاتا
جی بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا
اور آپ کی امی ٹھیک ہے
جی میرے اہ جی امی ابو دونوں ٹھیک ہیں اور امی میری کھانا کھا رہی تھی اور ابو بیٹھے ہوئے تھے
جی ابو کی طبیعت ٹھیک ہے آپ کی
جی الحمد اللہ اچھے ہیں ابو کے میرے اور امی بھی میری اچھی ہیں اللہ کا ایسے رحم کرم بنا رہے تو انش ا اللہ سب کچھ اچھا ہے
اللہ سچ بولی ہیں سب کریں گے اللہ تعالی سب کی پریشانی دور کریں گے اس کے پیچھے ہم لوگ کی بھی پریشانی دور ہوگی
آمین آمین صحیح بولی اللہ تعالی تو مطلب اللہ تعالی ضرور تھوڑی سی پریشانی دے تا پر وہ تو رحیم و کریم ہے وہی ہاں دور بھی وہی کر تا ہے انہیں کرتے ہم بالکل بالکل انسان تھوڑا پریشان ضرور ہو جاتا ہے تھوڑا سا بڑبڑا جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے گھبرا جاتا ہے لیکن پھر اللہ تعالی پریشانی سے بھی تو اللہ تعالی اپنے بندوں کو اتنا ہی ازماتے ہیں جتنا ان کے بندے ازمائش کے لائق رہتے ہیں ان سے زیادہ وہ اللہ اپنے بندوں کو نہیں آزماتے
ماشاء اللہ اگر آپ نماز میں کھڑی ہیں تو آپ کو ایسا نہ لگے گا کہ ہم کو کوئی بیماری ہے کوئی تکلیف ہے سب انسان بھول جاتا ہے
بالکل اور اللہ اور اور ایسی بات ہوتی ہے اللہ سے کہ بس میرا اللہ اور اللہ ایک بندہ سن رہا ہے باقی کوئی سب فاصلے دور ہو جاتے جب اللہ کے قریب انسان جاتا
ہاں صحیح بول رہی اور عید کی تیاری ہو رہی
ہاں ابھی عید عید کی تیاری تو ابھی بہت ٹائم ہے ابھی اتنا جلدی تیاری نہیں ہوگی
کتنا اچھا لگتا ہے جب رمضان آ جاتا ہے کتنی اچھا کتنی رونق گھر میں آتی ہے تلاوت
جی رمضان میں دیکھیے بڑے تک رمضان میں ديهد بالکل کل بالکل آپ نے صحیح فرمایا رمضان میں مطلب وہ جس دن سے چاند رات ہوتی اسی دن اس اللہ تعالی گھر میں جیسے روز اس گھر میں روز رونق آ جاتی ہے اب روئی ہر گھر مطلب ہر گھر میں رونق ہی رونق چمک ہو جاتی سکون ہو جاتا ہے مطلب برکت ہو جاتی برکت کتنی رہتی تی اللہ کی دیکھیے انسان جب بھی افطار بنانے کے لیے بیٹھتا ہے تو سوچتا ہے کیا بنا لے کیا بنا لے لیکن جب بنانے بیٹھتا تو اللہ تعالی اتنی سارے آئٹم بنا ڈالتا
خود بھی ابروحی اب روح نہات بننے لگ جیسا کہ یہ بناؤ وہ بناؤ یہ بناؤ سچ چھی میں ماشاء اللہ بنانے بیٹھ جاؤ تو ہاں کتنی دستر خان پورے
جب دستر خان میں بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالی پتا نہیں کہاں مطلب بہت ساری جگہ سے ایسے افتاری آ جاتی ہیں اور ہر ایک آئٹم ہو جاتا ہے تو انسان دستر خان کو بھی دیکھے خوش ہو جاتا کہ مطلب بنایا ایک چیز تھا پر اللہ نے کتنے سارے آئٹم رکھ دیے
اللہ تعالی کتنا شریر میں طاقت بھی دے دیتے ہیں کہ انسان اتنا ہی روزہ رہتا ہے تلاوت کرتا ہے اتنا ہی کھانے میں لگ جاتا ہے ہر ایک
بے شک بے شک اور ہم جو روزہ رہتے ہیں اللہ تعالی اس روزے میں بھی مطلب انسان جو بھو کا پیاسا رہتا اس میں بھی اللہ کی ایک وہ ہے مطلب کیا بولتے اللہ کا ایک رحم ہے مطلب رحمت بہتے بالکل جو روزہ راما جو جو روزہ رکھنے سے اللہ تعالی بھی اس کے مطلب سائنٹسٹ وغیرہ بھی اس کو سر چکنی کی ہیں کہ مطلب جو انسان بھوکا رہتا ہے اس سے کینسر کی بیماریاں دور ہوتی ہے بٹ اللہ تعالی نے ہمارے تو پہلے ہی اتنا اچھا مطلب وہ بنا دیا پاک مہینہ بنا دیا ہے ہر ہر انسان روزہ رہتا ہے جس سے انسان سائنٹسٹ کیا کرے گا اللہ خود دنیا میں مطلب پہلے سے وہ لکھ کے بھیجے ہے پھر روزہ رکھنے سے جو جو دنیا میں ہو رہا ہے وہ ہمارے قرآن میں اللہ نے پہلے ہی لکھ کے بیچ دیا ہے روزہ رکھنے سے مطلب ہر بیماری بالکل اور اللہ بھی خوش ہوتے ہیں اور اللہ کا بندہ بھی خوش ہوتا ہے
جی
روزہ رکھنے سے سکون مل تا ہے شریر پھرتیلی رہتی ہے نماز پڑھنے کی توفیق ملتی ہے ترابی اور قرآن اللہ جانے
سب سب چیز سب ماشاء اللہ سچ میں رمضان آتا ہے اور جانے لگتا ہے تو اتنی دکھ لگتی ہے لگتا ہے کہ رمضان نہ جائے
جی بالکل صحیح بولے ہیں اور رمضان آتا ہے تو بہت خوشی ملتی ہے لیکن جب رم ضان جاتا تو بہت دکھ لگتا بہت ہاں یہ اتنا ا تو پاک مہینہ رہتا ہے پاک مہینہ رہتا میں روزہ نماز رکھتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں مطلب کرتے ویسے بھی لیکن دل
کہ یہ انسان اتتا ہی روزہ کرتا ہے ات تا نیکی کرتا ہے اتتا صدقہ نکالتا ہے سب چیز نکالتا ہے کتنا اچھا لگتا ہے اپنے یہاں کوئی آتا ہے خالی کوئی جاتا نہیں ہے انسان کت کوئی خالی نہیں جاتا سب کو انسان دیتا لیتا رہتا ہے
بالکل بالکل صحیح بول رہی ہیں وہ سب پل آل اللہ کے اللہ کی ہر بنائی ہوئی چیز اللہ رحیم و کریم ہے وہ دینے والا ہے وہ تو رحم کرنے والا
سب بڑھیا اللہ تعالی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے اور ماشاء اللہ آپ سے بات کرنے میں اتنا اچھا لگ رہا لگتا ہے کہ بس دین اسلام کی بات کرتے رہے کرتے رہے
شکریہ باجی بہت اچھا لگا آپ نے مطلب مجھے اس طرح کے سے بولا اور یہ ہمیں سب کو ہی بولنا چاہیے نا کہ ہمیں اللہ کے راستے پہ چلنا چاہیے اور اللہ ہمارے اللہ کے راستے میں چلنے میں ہمیں مطلب بہت سی مطلب بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے ہمارے قرآن درست ہوتے ہیں ہماری جو مطلب ال پاس رہتے ہیں وہ درست ہوتے ہیں
بولیں گے تو ہم لوگ کو دیکھی دیکھا دوسرا کوئی بھی وہی عمل کرے گا نماز قرآن میں
جی بل
جب ہم کرے رہیں گے تو ہمارے بچے بھی کریں گے ان کے بچے بھی آئی والی نسلیں کر
نسلیں کرتی ہیں بالکل جو دیکھیے جو ماں باپ اپنے بچوں کو تربیت سکھاتے ہیں نا بچے وہی سیکھتے ہیں وہی سیکھتے ہیں اگر ہم اچھی چیزیں سکھائیں گے اچھی تربیت سے اپنے بچوں کو پالیں گے پوسیں گے تمہارے بچے بھی نیک اولاد نیک ن کلیں گے اچھی تربیت لے کے نکلیں گے چھوٹوں بڑوں کی عزت سب سے سب سے پہلے تو یہ کہ اپنے بچوں کے بات کرنے کے ہاں لہجے میں جیسے ج مطلب لہجے میں بات کرنا اچھے سے ادب سے بات کرنا لوگوں سے اور عزت کرنا چھو ٹوں بڑوں کی سب سے بڑی بات تو یہ ہے اگر چھوٹے بڑے اگر عزت کرنے سیکھ جائیں گے تو آٹومیٹک ان کے اندر ہر ایک چیز مطلب اچھی نہیں اچھی اچھی باتیں نیکیاں شروع ہونی شروع ہو جائیں گی کہ مطلب یہ مطلب یہ چھوٹا ہے مطلب کتنے اچھے سے بات کر رہا بڑوں سے زبان نہی لڑاتا چھوٹے بڑوں کی عزت کرتا ہے
جی الحمد للہ آپ آپ سے ہاں بات کر رہے ہیں تو لگتا ہے کہ آمنے سامنے رو بہ رو ہ بات ہوے دیکھے
جی انشاء اللہ کبھی ملاقات ہوگی تو اللہ اللہ نے چاہا تو ضرور ضرور ملیں گے اپن لوگ پھر
ہ اور ہدایتیں ہم اپنے امی ابو کو عمرہ کرنے بھیجیے
جی بالکل بالکل انشاء اللہ ال اللہ نے دے کہ عمرہ کرنے کا عمرہ کرنا نہ کرنا اللہ کے گھر سے اگر بلاوا آ جائے گا تو کسی
صحیح بولی یہ تو ہاں سچ نیت اگر ہم نے کر لی ہے اللہ سے دعا مانگ لی ہے تو اللہ پورا کریں گے الحمد للہ اللہ پورا کر دیں گے
جی اللہ تعالی سب کی مطلب اللہ تعالی ا مکہ مدینہ کرنے کی زیارت ہر ہر مسلمان بھائی کو انسان کو فرمائے وہ تو دل سے انسان سے دعا نکلتی اے اللہ ہر مطلب ہر انسان کو حج کرنے کی توفیق ادا دے جت نے بھی لوگ ہیں اللہ اللہ کے گھر جانے کے لیے کون
کو اللہ تعالی وہ گھر کا راستہ دکھائے
جی ال کون نہیں چاہے گا کہ میں اللہ کے گھر جاؤں اللہ کے گھر سے ملب اللہ گھر میں رہوں دیک کھو وہاں کی ہر ایک چیز دیکھوں سب مطلب سب ترستے اللہ کے گھر جانے بس ہو گیا تھوڑا سا مجبور ہے کوئی پیسے سے مجبور ہے تو کوئی بیماری سے ہے تو کوئی کسی چیز سے مجبور ہے بسوں کے لیکن اگر وہ کیا چاہے جو بھی ہو لیکن اگر اللہ چاہ لیں گے تو وہ چاہے یہ پیسے ہوں نہ ہو بیماری ہو رہے یا نہ رہے اگر اللہ نے بلا آ اگر اللہ نے بلایا اپنے گھر تو پھر چاہے انسان جیسا ہو وہاں تک پہنچ ہی جائے گا کسی کے روکنے سے نہیں رکے گا
صحیح بولے سبحان اللہ ہم لوگ کی بھی بولی دوسرے کوئی تک پہنچے وہ بھی یہی اپنے آنگے پہنچائیں سب کوئی یہ نیکی راستہ اپنائے
کی ہے اللہ سے مطلب یہی دعا نکلتی ہے ان سب کے لیے کہ اللہ تعالی ہر انسان کی پریشانی دور بالکل بالکل بچے نیک بچے نیک ہی نکلے کیونکہ اگر بچے نیک نکلتے ماں باپ کی تو زندگی بہت سنور جاتی ہے اور جب بچ چے برے نکلتے ہیں تو ماں باپ بہت زیادہ دقت میں ہوتے یہ بات صحیح بول رہے ہو کوئی ماں اپنے بچوں وہ مطلب بری چیزیں نہیں سکھاتی بٹ انکے بچے جب برے راستے پہ چل دیتے ہیں تو ماں باپ کا تو دل دکھتا اللہ تعالی سب کی مدب مطلب ماں ہر بچوں کو نیک اولاد بنائے اور ہر ماں باپ کو سکون عطا فرمائے
صحیح بولی ماشاء اللہ بہت اچھا بول رہی ہیں آپ ہمم
چلیے باجی آپ سے بات کر کر بہت اچھا لگا انشاء اللہ میں آپ کی بات ضرور آگے تک پہنچاؤں گی چلیے اللہ حافظ
وعلیکم السلام